ہاں آواز آ رہی ہے کلیئر
ہاں ہاں آ رہی ہے تو اچھا آپ سے آپ کے بعد نہیں نہیں بیک گراؤنڈ ب کل پہلے نہیں بیک گراؤنڈ ساؤنڈ پہلی والی وائز میں کافی تھا اب نہیں ہے دو وائیسوں میں نہیں ہے ٹھیک ہے کلیر وائز آ رہی ہے اور وہ جیسے آپ کے جو ہے چوٹی بہن ہے مطلب آپ سے کافی ڈسٹینس ہوگا یہاںپر کافی چھو
ہاں بہت زیادہ ڈس چائنسے کیونکی میری جب شادی ہوئی تھی تب میرا بھائی بہت چھوٹا تھا دو تین سال کا ہی تھا
تو وہ آپ کے بچے سب کرا اپنا کھیل کود
ہاں اگر جب اگر میں سسرال میرے بچے ہو جاتے تو بھائی بہن کے جیسے بچے ہوتے میرے
وہی تو ہاں صحیح بات ہے تو آپ سسرال میں نہیں رہینگی کیا پہلے
نہیں ملب میری شادی دو ہزار دس میں ہو گئی تھی میں سسرال میں آئی تھی ملب دو ہزار تیرہ میں اور بچہ ہوا تھا میرا دو ہزار سترہ میں
ارے باپرے تو تو آپ چھوٹے میں شادی ہوگی تھی کیا آپ کی
ہاں میری مطلب شادی ہو گئی تھی ا سولہ ساڑھے سولہ سال کی تھی تب میری شادی ہو گئی تھی ہمارے یہاں جلدی ہو جاتی ہے نا گاؤں میں بال وواہ ہوتا ہے
تو بال وواہ ہو جاتا ہے آ لوگ کے گاؤں میں تو تو ابھی بھی ہوتا ہے کیا بال وواہ
ہاں اس سے بھی چھوٹے چھوٹے بچوں سے بچوں کی شادی کروا دیتے ہیں بہت چھوٹے بچوں کے بل
تو ابھی بھی یہ رواج ہے آپ لوگوں کے یہاں
ہاں تو اگلے سال میری سسٹر جو ہے نا روچیکا جس کے نام سے میں کام کر رہی ہوں وہ بھی سولہ سال کی کی ہے اب بھی سولہ سال کی ہے وہ اور اگلے سال ہی اس کی شادی ہو گئی تھی
یہاں تو پندرہ سال میں اس کی شادی ہو گئی تھی
ہاں تو ابھی وہ پڑھ رہی ہیں پڑھنے کے لیے اس کو ہم نے اس کے سرال والوں کو بولنا ہے میں نے کہا وہ پڑوس کی پڑھائی بھی کمپلیٹ ہو جائے گی اور وہ اٹھارہ کی بھی ہو جائے گی تب تک
اچھا مطلب شادی آپ لوگ کے بال ویوہ ہونے کے بعد آپ لوگ اپنے پیرنٹس ہی کیا رہتے ہیں
وہ کچھ لوگ رہتے ہیں جن کے مطلب جن کے پیرنٹس رکھ لیتے ہیں یا ساس سسر بھی مان جاتے ہیں کہ چلو کوئی نہیں بچی چھوٹ ٹی ہیں تو اس کو اس کے مائکے میں رہنے تو جب بڑی ہو جائے گی تو لے آئیں گے
اور کچھ لوگ ضدی ہوتے کہ نہیں بھائی ہمارے تو بیج دود پھر چھوٹی بچوں کو بھی بیج دیتے ہیں سسرال چھوٹی چھوٹی بچوں کے بچے بھی ہو جاتے ہیں
بند تو یہا کرتا رہ ج چھوٹی چھوٹی بچے ہیں ان سے کام کام کام کاج ہی کرواتے ہوں گے کیا رعایت کرتے ہوں گے
سب کرواتے ہیں میم کھیتی باڑی یہاں پر تو سب سے زیادہ رجستھان میں مطلب گاؤں کے علاقوں میں زیادہ رہتا ہے نا یہ نا سمجھ لوگ ہوتے ہیں کم پڑھے لکھے لوگ ہوتے تو سمجھتے ہی نہیں ہے اتنا
پرانے رواجوں کو لے کے چلتے ہیں ہماری دادی ساسو ہماری ساسو بولتی ہم تو ہماری تو اتنی س اتنی کم عمر میں شادی ہو گئی تھی اتنی کم عمر میں بچے ہو گئے تھے اب ان کو کون سمجھائے
تم لوگ تو پھر بھی پڑی ہو ہمار تو بہت ہیم میںٹ کی شادی
ہاں
ابھی دن ابھی دن میں فرینڈ سے میری بات ہوئی تھی تو وہ بتا رہی کہ مطلب شادی اس کی ہوئی تو سمجھ لیجیے جو اس کی ا ساس کی جو ہے جیٹھانی نہیں ہوتی ہے ا ہم سے بول رہے ہیں سے بات گئی کہ آپ سے بات کرنے میں اچھا لگ رہا ہے ہم نارملی بات کریں گے ٹاپک پہ نہیں ہم نے گٹل کے کر لی ہے تو وہ اپنی ہسٹری بتانے دھیے تو ہم نے مجھے سات ساتھ ہیں یعنی دو ساتس ہیں دو سسور ہیں تم سمجھ رہی ہو دو ساس دو سسر تو بتانے لگے کہ نہیں میرے جو سسور کے بھائی ہیں وہ بھی مطلب اس کی پوری جوائنٹ فیملی ہے اتنی بڑی فیملی ہے اور اور خالی بہ میں یہی ہے کی شادی ہو ہے ٹھیک ہے نہ ہسبنڈ کی اس کے بھی مطلب ہسبینڈ اس کے بھی تین تین دیور ہیں اور جو تایا جی ہیں ان کے سسر ہیں ان کے بھی تین بچے ہیں اور ایک کھپپی کبھی جو پھپیاں رہتی ہے ان کا بھی بیٹا رہتا ہے اور پورا کھانا وانا یہی بناتا
ہاں بنانا پڑتا ہے بھائی جوائنٹ فیملی میں سب
کہہ رہی تھی کہ ہم نے اپنے نے اتی بار کہا ہے بس ہم لوگ کے یہ رواج نہیں ہے زیادہ نہیں کہہ سکتے کہیں گے تو بس وہ ہو جائے گا ہم لگ دوسرا وہ چلتا ہے اور بچہ چھوٹا ہے ایک دم
ہاں
قری پر بچے کی عادت ہے کھاتا پیتا ہم سے ہے ہم کو کھلا لیتے ہیں اور یہ کہے یہ اچھی عادت پڑ گئی کہ میرے اچھے بھی لگتا ہے دن میں اپنے سے کھیلا کرتا ہے وہ سات بجے ک سات بجے کیری ساڑھے چھ بجے آواز آ رہی میں
سونو چپ ہوجا باہر جاؤ باہر جاؤ کھیلو جاؤ
س کہہ رہی تھی کہ ہم ساھے چھ سات بجے سے اسٹارٹ کرتے ہیں کھانا ہمارا ساڑھے نو بجے تک بن جاتا ہے
بڑی فیملی ہوتی ہے تو بنانا ہی پڑتا ہے
اور پھر بھی وہ جو ہے وہ سسون کے بھائی بھائی تو نہیں ہونا چاہیے فیملی میں خود کی جٹھانی دیور چلو سحج ہے تو بہت زی شائیدری ہونی
ہاں بہت بڑی ہو گئی ہاں پر کرنا پڑتا ہے آپ کیا کرے جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں نا تو پھر کچھ بول بھی نہیں سکتے اور جب تک اپنے ہسبینڈ کا سیپریٹ نہ ہوناا ہسبینڈ اچھے سے نہ کماتا ہو تو پھر دقت ہوتی ہے فیمیل کو
یہی یہی اس کے ساتھ ہی
سارا پریشر پھر فم فیملی والے جو ہیں اس کی مسز سے وصولتے ہیں سارا کام دھام اس سے کروائیں گے گھر کا جو بھی ہے سارا کچھ اسی کو کرنا ہے پھر
کیسے کی یہ گئی ہے میرے ہسبینڈ تھوڑا کوپریٹیو ہے مطلب تھوڑا بہت م کام دیکھ دیکھ کی کرا دیتے اور مائ کیا دن میں جو ہے دال بنتی ہے دال سبزی نہیں دال روٹی چاول شام کو ہم لوگ سبزی روٹی بناتے ہیں آ کیا بولو ہے بانی مطلب ہم بن بننا ہے ہم نے بہت روٹی متی کہنی ارے میں یہ نہ پوچھیے چالیس چالیس کے بھی اوپر بھی بن جاتی ہےکبھی کبھار
آرام سے بھی بنتی ہوں گی نا میم چالیس روٹی کی زیادہ تھوڑی ہوتی ہے اگر ایک بندہ مطلب چار روٹی بھی کھائے تو اس کی فیملی میں زیادہ بندے ہوں گے نا پھر ایک بندہ اگر پیٹ بھر کے کھائے تو ساڑھے تین چار روٹی تو کھاتا ہی کھاتا ہے اور آدمی جینٹس لوگ تو زیادہ ہی کھا لیتے ہیں مجھے تو پتتا ہے ہمارے گھر میں میرے سزر کی مطلب اتنی وہ ڈائٹ ہے کبھی کبھی کھانے لگ جائے نا تو ان کو دس روٹی بھی کم پڑ جاتی ہے
ارے نہیں کیا صحیح بتائیے
ہاں صحیح بتا رہی ہوں
تو بنانے والا اچھا ایسا نہیں ہم لوگ ایسا نہیں ہم لوگ کے نارمل دو روٹی اور چاول اور اور ہم لوگ کی روٹیاں بھی ان کی ہوتی ہیں
آپ لوگ محنت کا کام نہیں کرتے ہیں نا اب جیسے میرے سسر ہیں میرے دیور ہیں میرے ہسبینڈ نے یہ لوگ میں محنت کام کرتے ہیں محنت کام کرتے ہیں تو بھوک لگتی ہے کانا جلدی اجم ہو جاتا ہے
ہاں یہ بات آپ صحیح کہہ رہی صحیح کہے رہی ہے یہ جو ہے جب کھیتی کہتی کرو نا تو ویسے بھی موٹی روٹی بنتی ہے چولہے کی
ہاں موٹی روٹی بنتی ہے
اور بنانے والے کی تولیا ٹائپ کی سبزی ہے
پھر میری ساسو کبھی کبھی گالی دینے لگ جاتی ہے میرے سسر کو نہیں تمہارا کوئی لمیٹیشن نہیں ہے کبھی کبھی کبھی کھاتے تو دو دو میں ہی دو دو تین میں ہی فینش کر دیتے اپنا کھانا اور کبھی کھانے لگ جائے تو مطلب آٹھ دس دن کو کم پڑ جاتی ہے ہاں
وہ تو وہی حساب ہوا چولہے کے پاس بیٹھے رہے اور بیی پکاتی رہے
ہاں پھر میں تو میں تو یہی بولتی تھی کی جب میں سسرال میں رہتی تھی تو میں تو یہی بولتی تھی جس کو کھانا ابھی کالو میں بنا رہی ہوں پھر رات کو کو بولا کہ کھانا ختم ہو گیا تو میں نہیں بناؤں گی چاول بنا کے کھانا تم لوگ میں بنا کے بھی نہیں دوں گی پھر
ارے اس ٹائم نہیں تو اس ٹائم نہیں لگتا ہے نا جتنا کام کر رہے ہیں ایک کر لیں ٹائم سے اور اس کے بعد اگر آرام کرنے گئے اس کے بعد کسی میں کام کرنے بولتے تو پھر بہت پریشانی ہوتی ہے کے لے کے چلو کرہے ہے کام
اور پھر بگڑ بھی جاتے نا پھر اس حساب سے نا روٹیاں بہت زیادہ بگڑتی ہے کیونک اگر وہ لوگ زیادہ کھاتے تو پھر زیادہ بن بنا دیتے ہیں کہ کبھی بھائی کیا پتا کھا لے وہ ٹائم سے تو کھاتے نہیں ہیں اپنا پتہ نہیں کیا کیا کرتے رہتے ہیں
نہیں تو جوو کہ آٹا بھی زیادہ گوندو جسے نہ گوندو اسے زیادہ کھا لیا جاۓ معلوم آٹا
ہاں وہ سبزی کے اوپر رہتا ہے کہ سبزی اگر کسی دن اچھی بیٹھ گئی سواد لگ گیا ان کو تو پھر
پر اس کے مطلب بناؤ نا اچھی سواد ہے سبزی
ہاں وہ تو ہے
سواد والا بناؤ گے کھانا نہیں یہ تو ہے اگر جتنی ٹیسٹی کھانا بنتا ہے تو زیادہ کھا لیا جس دن ٹیسٹی کھانا بنتا ہے آپ لوگ کے یہاں ہلدی ولدی کا اچار بھی تو پڑتا ہے کچی ہلدی کا اچار بہت دکھاتے ہیں اس سے پڑتا ہے
اچار یہاں پہ ہر طریقے کا بنتا ہے
ہمم
آم کا اچار بنتا ہے کیری کا بنتا ہے کیری کا بنتا ہے گوندے کا بنتا ہے اور کیرندا جو ہوتا ہے نا کھٹا والا اس کا بنتا ہے مرچی کا بنتا ہے بہت ساری چیزیں ہیں نیمبو کا بنتا ہے
ہلدی کا تو کافی فائدے مند ہے کچی ہلدی کا جو اکثر رات یہ فائدے مند بھی ہے کچی ہلدی کی تو ویسے بھی شریر کے لیے فائدہ مند ہے
بہت صبر کا کام ہے لڑکی پیدا ہونا بہت خطرناک ہے لڑ
ہاں سچ میں
ایک تو بال وواہ ہو جائے اگر اچھے لوگ ہیں تو نہیں لۓ جا رہے ہیں ٹھیک ہے اگر نہیں اچھے لوگ ہیں ما لے جا رہے ہیں پورا کام کروا رہے ہیں اس سے اور کم امر میں بچے بھی پیدا ہو جاے جب وہ خود ایک بچی وہ بچہ پالے
ہوتا ہے پھر پریشر میں آ جاتی ہیں پھر وہ تھوڑی اس کی کنڈیشن نہ تو کی باڈی اچھے سے رہتی ہے پورا شریر کا مینٹیننس بگڑ جاتا ہے دماغ کی حالت بگڑ جاتی ہے کیونکہ ایک تو بچے کا برڈن ایک گھر کے کام کا برڈن اور پھر ہسبینڈ کی بھی چیلم چلی رہتی ہے
اچھا ہسبینڈ بڑے رہتے ہیں ہسبینڈ میں مطلب زیادہ فرق رہتا ہے
ہاں ہمارے یہاں ہم لوگ ہاں ٹھیک ہے ہاں